ہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور بھائی جان کیا ہو رہا ہے جی جی جاب کیریئر اور فرمائیے
تم سناؤ اور سب فیریے تھ
جی انشاء اللہ سبھی کییریت ہے آپ سنائیے ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ
ماسء اللہ بڑھیا سوار ہاں جی
جی جی جی اور ابھی کیسی آپ کی طرف گرمیاں پڑ رہی ہیں
بڑیا گرمی گرمی در توو
جی جی انشاء اللہ ہماری طرف بھی بہت ہی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے ابھی کیا ہے کہ دو دن سے تھوڑی برسات ہو گئی ہے تو ان شاء اللہ تھوڑی راحت ہے ورنہ اس سے پہلے د اچھا لگ رہا تھا جیسے جانی نکل جائے گی
انشاء اللہ سب ٹھیک ہوگا کوئی دقت نہیں ہے
جی اور فرمائیے آپ کیا کرتے ہیں ویسے آپ کن چیزیں میں آپ تین چیزوں میں رچ رکھتے ہیں
ہاں
رو روچی رکھتے ہیں ابھی آپ
ار فی الحال تو کچھ سمجے نہیں آ رہا ہے یار کیا چلے
جی جی ابھی آپ ماشاء اللہ ابھی کیا کر رہے ہیں جیسے آپ فرائی کر رہے ہیں یااں پھر کوئی نوکری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم انشاء اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
ارےیاں کچ نہیں وہ وہی چل رہی ہے ا اسٹڈی چل رہی ہے فی الحال اس ٹائم تو
جی جی تو آپ ا کچھ کون سی کتابیں مطلب کیا پڑھنا پڑھنا پسند کرتی ہیں ابھی آپ کو ماشاء اللہ جیسے اتہاس پڑھنا پسند ڑت پڑھنا پسند ہے یا اردو پڑھنا پسند ہے کیا پڑھنا ہمند
ا فلحال تو اردو ہی ہے ہندی بھی چلتی ہندی پڑھتے زیادہ اچھی رچی ہے
پ کو ملو ہندی پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے
ہاں
جی جی انشاء اللہ وہ تو ہے ہی کیونکہ اپنے ملک میں نا زیادہ سے زیادہ لوگ ہندی بولتے تو ہندی جیسے اچھی بھاشا بھی ہے دیکھا جائے تو
ہاں ہندی بھی اپنے لگوں بہت زیادہ بولی جاتی ہے اور اردو دھیرے دھیرے پرباؤ پڑ رہا ہے
جی جی جی ہاں ویسے چلو آج
آگے کے ٹائم میں نا انشاء اللہ اردو پورے بھارت میں ہی بولی جائے گی لگ بھگ دھیرے دھیرے کر کے پل جائے گ پورے بس
جی وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کیا ہے کہ ہندی کا تھوڑا ثواب بھی زیادہ آئے جا سکتےسے اپنے اتری بھارت میں پورے میں دیکھیں تو ہر کوئی ہندی ہی بولتا ہے اردو بھی نا اردو میں بھی زیادہ تر بڑ جو شبد ہوتے ہیں وہ ہندی سے ہی ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ شبد ہوتے ہیں وہ تھوڑے اردو کے الگ ہوتے ہیں
ہاں انشاء اللہ سبی جلد کوئی دقت نہیں لیکن پھر بھی سمسھ آتی ہے نا اچھیے تو کھ شبد ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ہو جاتے ہیںا
آ وہ تو ہے وہ کیا ہے کہ آج کے ٹائم پہ تو فون کا زمانہ ہے اگر کسی نا سمج میں آئے تو ان شاء اللہ تیرا فون پہ ڈالو ا کونچو س کوٹ نہیں
ہاں انشاء اللہ اب تو کوئی دقت نہیں وہ اپنا چیٹ جی ٹی بھی چ رہا ہے نا اس سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں اب تو کوئی
جی جی وہی تو نہیں بول رہا تھاسے ابھی ہمارے دیش میں نا ابھی بارش کا موسم شروع ہو گیا ہے تو کیا آپ کو بارش کا موسم تم پسند ہے یا نہیں ہے
اب پسند تو کرنا ہی پڑے گا سب قدرت کا کھیلے بھائی
جی یہ تو آنے صحیح کاار ہی خسم تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہر کسی کے لیے کا موسم اتنا اچھا تو نہیں ہوتا ہے کہہر دیکھا جائے تو کیونکہ اگر کسی کا کچا مکان ہو اور ایک انسان کا پکا مکان ہو تو پکے مکان والے کے لیے تو وہ اچھا ہے لیکن لیکن کچے مکان والے کے لیے تو وہ برا ہی ہے
ہاں انشاء اللہ کوئی دقت نہیں ہے بٹ پھر بھی نا موسم تو اپنے حساب سے چلتا ہی رہتا ہے نا اس کو تھوڑی نا بدلیں گے ہم لیکن جو بھی موسم ہے اچھا ہے اس کا آنند لو بھی
جی یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ ج جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے اس کا تو بس آنند لطف اٹھانا چاہیے
ہاں وہ تو سب پرکرتی کا نم ہے اپنے حساب سے چلتا رہے گا
جی جی وہ صحیح کہا آپ نے
سب خدا کا فیصلہ ہے منجور ہے
جی ویسے ابھی نا تھوڑا یہ آپ کو کچھ پیڑ پودوں کے بارے میں بھی روچی ہے یا نہیں
ہاں انشاء اللہ خوب جی بھر کے میں تو لگاؤں گا اب بھی ابھی لگائے دو چار پیڑ ا اور لگؤں گا بیس پیڑ اور لگاؤںا ابھی
چلہ بیسے نا ابھی کیا ہے کہ ہر کوئی آج کے ٹائم سے پیڑوں کو تو ہر ایک کو ہر کوئی چاہ تا لیکن پیڑ لگانا کوئی نہیں چاہتا اس ٹائم پہ انسان نا بسبنے یہ بییسے اودھر ادھر رہتے ہیں یہ نہیں کہ دو چار پیڑ لگائیں اپنی پرکسی کو بچائیں
ہاں وہ تو ہے ویسے بھییا ایک بات بولو نا کہ ہم مان کے چلو کچھ لوگ ہیں کچھ انسان ہے جو لگانا چاہتے ہیں لگا بھی رہے ہیں لیکن کچھ اپواد کے طور پر بھی ہیں جو پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں تو
ہمارے ملک کی جو سرکار ہے وہی کٹوا رہی ہے جنگلوں کو جیسے آپ نے نیوز میں دیکھ ہوگا کیا کہ مدہ پردیش میں کٹوا آ رہے تھے کبھی اس سے پہلے جے پور میں کٹوا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے حیدرآباد میں بھی کٹوائے تھے تو پتا نہیں ان شاء اللہ ہماری سرکار کیا چاہتی ہے پیڑوں کو کاٹنے سے کیا ان کا اتنا وکاس ہو جائے گا
نہیں پیڑوںں کاٹ کے بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ پیڑوں کاٹ کے وکاس کیا جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن ہاں ایک بات ہے جو کچھ اچھے لوگ ہیں جو پیڑوں کے لیے لڑ رہے ہیں جوجھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیڑ نہ کٹیں پورا پریاس کر رہے ہیں وہ
جی وہی تو میں بول رہا ہوں کہ پڑوں کو کاٹنے سے کون سا وکاس ہوگا ان شاء اللہ جیسے ہم اپنے پڑوسی ملک چین کو دیکھیں یا پھر اپنے پڑوسی اور بھی ملکوں کو دیکھیں تو ان شاء اللہ کو پیڑ لگانے پہ اتنا زور دے رہے ہیں کہ اس میں اپنی پرتھوی کو بچایا جا سکے اور ایک ہمارے ملک کی ملک کی سرک عوام ہیں جو کہہ وہ سے آ رہی ہے کہ ہم پیڑوں کو کاٹنے کے بعد اپنے مطلب کی ترقی کریں
ہاں وہ تو ہے
ویسے بنا آج کے ٹائم پ ہمارے ملک کے جتنے بھی منتری ہیں وہ ان کو پیٹ سے پراکتی سے کوئی م مطلب نہیں ہے انہیں تو بس اپنا کییسہ دکھ رہا ہے
وہی تو میاں ہر کوئی اپنا نا اپنا فائدہ چاہ رہا ہے ہر کوئی نیٹ اور کوئی منتری دیکھو دیکھا جائے تو وہ اپنا ہی فائدہ چاہتا ہے
جی جی ابھی آپ نے جو ای ٹوینٹی اتھنل کے بارے میں سنایا ہے کیا کہ ایک لیٹر کو بنانے کے لئے اتنل کو اٹھائیس سو لیٹر پانی برباد کیا جاتا ہے سوچو کہ یہ کہاں سے ہم پرکتی کو بچا رہے ہیں یہ تو ہم اور پرکرتی کا نقصان کر رہے ہیں جو بھی ہمارا اچھا جو گراؤنڈ واٹر ہے بوجل ہے جو پینے کا پانی ہے ہم اس کو برباد کر رہے ہیں ان منتریوں کی اتنی سمجھ میں نہیں آتی کیا
چلو ان شاء اللہ ان کو سمجھا جائے نا تو وہ سجھنے لائق بھی نہیں ہے
میرے یہ کیا ہے کہ جی جی فرمائیے
یہ ان کو نا بس کو اپنا ہی پروفٹ دکھ رہا ہے اھا ایک بات پوچھا جائے ان سے کہ جب اپنے پس اتنا پریاپت ماترا میں ڈیزل پیٹرول مل رہا ہے تو اتنا لگ کیوں یوز کریں ہم
ہاں وہی تو ج ارے اور بھی ملک ہیں جیسے یہ ادرن دیتے ہیں برازیل کا تو برازیل کو ٹھیک ہم مانتے ہیں کہ وہاں پر ڈلتا ہے لیکن وہاں پر پہلے گاڑیوں کو اس لائق بنایا گیا تھا کہ ای ٹوینٹی جو آئے گا اتنال ملاوٹ والا جو فیول آئے گا ادن آئے گا اس سے کیا ہے کہ گاڑیوں پہ کوئی پربھؤ نہ پڑے ابھی ان شاء اللہ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ وہی پرانی گاڑیاں ہیں ان کے انجن تو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم جو ملاوٹ
ایتن ای ٹوینٹی ای اب تو ای ایٹی لاگو ہونے والا ہے
یہ کسی دن نا ہمیں ایسا بنا دیں گے کہ ہم ہمیں سیدھا گنے کا رسی ڈلوانا پڑا کرے گا گاڑیوں میں
ب تو ہے انشاء اللہ کوئی دقت نہیں ہے لیکن اب نا یہ ایک بات ہے آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا یا سن لیا ہوگا کیا ہے کہ اس پہ روک لگ چکی ہے ابھی فی الحال تو
جی ابھی کیا ہے کہ بہت سے لوگ نا اس میں پروٹسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی پچاس پچاس لاکھ ان شاء اللہ گاڑیاں آئے ان کی اور وہ خراب ہوئی جا رہی ہیں تو یہ یہ کیا ہے کہ دیکھو غریب جب کوئی آواز اٹھاتے ہیں ہمارے ملک میں تو جب تک کوئی سنوائی نہیں ہوتی لیکن جب کوئی پیسے والے آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں نا تب ہمارے ملک میں ترنت ہی سنائی ہونے لگ جاتی ہے
ہاں انشاء اللہ سرکار کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے نا دیش کی ارتھ ویوستھا وہ زیادہ تر پیسے والے لوگوں سے ہی ٹکی ہوئی ہے
جی جی وہی تو میں بول رہا ہوں کیوںکہ ابھی دیکھیے کچھ ٹائم دللی میں جیسے جنتر منتر پہ ہمارے شکچھا منتری کا استیفہ مانگا جا رہا ہے تو ابھی کوئی نہیں سن رہا ہے لیکن اگر اسی میں کچھ پیسے والے لوگ بھی آ جائیں تو وہ کیا ہے کہ پھر وہ جلدی سے سننے لگ جائیں گے
ہاں وہ تو ہے ہی
ابھی تو اور میں تو ان شاء اللہ اپنے دیش کی مطلب یہ سیائی کی پوولس ہے میں تو اس کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ وہ تو آج کے ٹائم پہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ روبوٹ اوپر سے ہمارے کسی منتری میں کوئی بھی غلط آدیش دے دیا وہ اس کا ایسے پالن کرتے ہیں جیسے یہ تو خدا کا فرمان ہے ان کے لیے ارے وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے کیا ہے اپنے دماغ اس کا یوز ہی نہیں کر رہے ہیں
اچھا میں ایک بات بولوں نا میں تو جیسے کہ کہ بولتے ہیں نا کہ انسان روبٹ بنائے گا ارے روبٹ بنائے گا نہیں انسان خود روبٹ بن رہا ہے بھائی دوسروں کے سارے پر نہچ رہ ہے وہ خدا کا فیصلہ ہے کیا ہے اور انسان کا فیصلہ کیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا چل رہا ہے
ابھی دیکھو ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا پولیس والے ہیں آپ اب اپنے منتری کوئی بھی منتری ہے جیسے بھی آپ اپنے گاں کا سرپنچ ہی سب سے چھوٹا دیکھ لو تو سرپنچ کے خلاف بول دو وہ کیا ہے تھے سے آپ کے لی پولیس والے بھجوا دے گا اور پولیس والوں کو بھی یہ وہ نہیں ہے کہ ہم پہلے جانچ پڑتال کرے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے ان کو تو بس یہی ہے کہ بس نیتا جی کا آدیش آ گیا چلو اب تو اس کو چاہیں وہ صحیح ہے غط ہے وہ سالے بس پکڑنے کے پکڑنے کے لیے بس بھاگنے بھاگتے ہیں وہ تو جیسے کہ ان سے ان کا پرموشن ہو جائے گا دو دو اسٹال لگ جائیں گے ان کو
ہاں پرموشن کے پیچھے نا ان شاء اللہ بھاگتی رہتے اور ایک بات بتاؤ نا وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں آتنک وادی پیدا نہیں ہوتے بنائے ان لوگوں کی وجہ سے ہی بنتے ہیں آتنک وادی وہ اور مجبور ہونا پڑتا ہے لوگوں کو ہاں مجبور ہو کے اٹھاتے ہتھیار ہے ایسے کسی کو شوق نہیں لگتا ہے اب دیکھ لو اپنا برت واری تھا ہے نا تو وہ ایسے ہی تھڑی نا اچانک سے تھوڑی نا اس کے دماغ میں آیا گیا نہیں میرے کو ہتھیار اٹھانا ہے اور باٹینا ارے انہوں نے مجبور کیا تھا اسے
ارے وہی تو کہہ رہا ہوں میں
کھڑا ہوا جی
وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ان کا اس کا بھی جو انکاؤنٹر کیا تھا وہ بھی پولیس والے تھے چالے ان کی دماغ میں اتنا نہیں آتا ہے کہ یہ انسان صحیح ہے یا غلط ہے تمہاری تو اوقات اتنی ہے نہیں کہ کسی منتری کے خلاف بول جائے اگر کوئی انسان بھول رہا ہے تو خالت تم اسھ کو تم اسھ کو چپ کرانے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہو یوں نہیں کہ یہ پہلے یہ تو دیکھ کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے اگر ان پلیس والوں سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری لڑکی کے ساتھ اگر کوئی ایم ایل اے کا بیٹا ریپ کر دے تو کیا تم اس کو تم اس کا بوروھ کر سکتے ہو کیا تم اپنی بیٹی کو حساب دلا سکتے ہو
اور کوئی اور دلانے آئے تو ان کو پہلے ہی بند کر دیتے ہیں
ہمارے ملک میں نا آج کے ٹائم پہ انسان ایسا ہو چکا ہے جیسے مرغے ہوتے ہیں نا جیسے آپ نے ابھی چکن لینے کے لیے ابھی کبھی گئے ہوں گے تو وہاں پر کیا ہے کہ وہ کسائی ہوتا ہے وہ ایک مرغے کو نکالتا ہے
ہاں اور جس کو نکالتا ہے وہی چ جاتا ہے
وہی چل رہاتا ہے تو سیم یہاں پر ہے کہ جو بھی انسان بولتا ہے تو ہمارے جو کسائی آج کے ٹائم پہ یہ ہمارے منتری ہو گئے ہیں کوئی بھی منتری ہو اور اب وہاں پر بھی ان ان کو آڈر دیا گیا تھا جیسے اگر ابھی انٹرویو وغیرہ دیکھ ہم ان کا تو وہ بولتے ہیں کہ ہمیں تو اوپر سے آڈر آیا تھا کہ بس اس کو انکاؤنٹر کرنا ارے تو تمہارے اندر کیا دماغ نہیں ہے بھائی تم یہ تو دیکھو تم کس کو مار رہے ہو اپنے بھائی جان کو ہی مار رہے ہو جو جو کہ انصاف انسان کے لیے انصاف غریبوں کے لیے لڑ رہا تھا اور تم نے ایک اچھا خاصا انسان کو مار دیا
ہاں یہ تو ہے بھائی میا کیا کرے یہ لیے لوگ نا ایسے نہیں ان کے خلاف بائی جو کھڑا ہوگا ان کو اب ایک کو مٹائیں گے ان کو نہیں پتا کہ سو کھڑے ہو جائیں گے پھر بعد میں بولیں گے کہ آتنکواد پھیل رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے
ارے ہمارے دیش میں اگر دیکسے ہم آپ نے ماشاء اللہ آپ نے اتہاس پڑھا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوا کہ انگریز کیا کرتے تھے وہ ہمارے یہاں کی فوج کو ہمارے ہی لوگوں پہ گولیاں چلواتے تھے تو سم تو ابھی یہی ہو رہا ہے نا کہ ہمارے بیچ سے ہی وہ کچھ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں انہیں ہتھیار دیتے ہیں انہیں اطلا بارود دیتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے جو چھوٹے لوگ جو کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹاتا انہیں پہ وہ چلواتے ہیں تو آج ہم کون سےی سرکے سے ہم کون سے سوتنتر ہیں یہ بتائیے ہم
ارے یہ تو وہ بات ہو گئی بھائی کہ مطلب نام کے لیے ہاں آپ کو آپ کو بول جیاؤ آزاد ہو پ آپ آزاد ہو نہیں آپ اب بھی غلام ہو
ہم اب بھی غلام ہیں ہم اب پٹ پتلی بن چکے ہیں ہمیں ہماری سرکار و ا لی اس لیے زندہ رکھتی ہے کہ ہم ان کے لیے بس ووٹ دے سکیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں
ہاں ان کو تو بس صرف ووٹ بینک سے مطلب ہے بھائی ہ اور کچھ نہیں ماشاء اللہ کوئی نہ سب ٹھیک ہوا کسی دن سمجھ میں آئے گا جو برشٹ نتا ہے ان کے خلاف بھی کوئی کھڑا ہوگا اور پھر
جی جی وہی وہی تو میں فرما رہا ہوں جیسے چلو ٹھیک ہے آپ سے گفتگو کر کے مجھے بہت اچھا لگا
مجھے بھی بہت اچھا
جی انشاء اللہ بوشیہ میں آپ سے پھر کبھی ملاقات کریں گے آپ سے یہی بات چیت ہوںگی ٹھیک ہے
او کیا پھر پھر گپت گ کریں گے ہ خدا حافظ